اللام علیکم پچھلا کال کیسے کٹ گیا تھا بڑے بھائی
یہ پتا نہیں کہ اپنے آپ کیسے تو کٹ گیا
ارے یار ہم لوگوں نے بہت مشکل سے تو بتیا تھا پھر اتنا ہی محنت کرنا پڑے گا یار
جی جی اچھا کیا چیز تو آپ بتا رہے تھے
تو پھر سے بتانا پڑے گا نا میرے کو
جی جی شروع سے بتائیے
جیسے کہ جانا تھا ہم کو دبئی دبئی گھومنے کے لیے
جی
تو پہلے تو یہاں پہ کوئی ایئرپورٹ ہے نہیں تو کیسے بھی مجھے یہاں سے دلی کا دلی جانا پڑتا سب انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں پھر پہنچتا پھر اس کے بعد وہاں سے ٹیک آف کرتا
اچھا
تو میں نے سب سے پہلے یہاں سے دلی گیا
ہاں کوئی ہ ر س آپ بیٹو گ
فخ ہیلو
ہاں جی جی بتائیے
دی گیا تو دلی جانے کے بعد وہاں میں نے ایک روم لیا کسی ایک دن وہاں رکنا تھا فن کر رہ کو ہیلو
جی جی بولیے
تو وہاں پہ ایک دن رکنا تھا تو میں نے وہاں پہ ایک ہوٹل لیا سمجھا
اچھا وہ فد سب
ایئرپورٹ کے لیے ار ایئرپورٹ کہ رہا ہوں ریڈ فورٹ کے لیے
جی جی
اور ریوٹ لگ بھگ میں نے ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ تک میں وہاں رہا
جی
اس کے بعد میں نکل گیا آگرہ کے لیے
اچھا
کیونکہ مجھے تاج محل گھومنا تھا نا
ہاں ہاں
پھر آگرہ میں میں نے تاج محل دیکھا پورا اچھا سے فوٹو پ کھنچایا اور لول وغیرہ بنوایا
جی
اس کے بعد ڈائریکٹ نکل گیا میں کیرلا چلیا وہاں سے ار اس کیا کہتے ہیں فلائٹ لے کر کے ٹھیک
جی
پھر وہاں پہ میں نے بیچ وغیرہ وغیرہ گھا پھر اس کے بعد میں ڈائریکٹ نکل گیا گوا کے لیے اس کے بعد راہل گاندھی کے پاس گیا اور بولا کہ چلو بارت جوڑو یاترا شرو کرتے ہیں
اچھا
یہ ج بارت جوڑو یاترا شرو کیا پھر اس کے بعد یوگی جی بھی آ گئے ہیں بی جے پی بھی آ گیا اس کے بعد پورا گھومنے ایک دم موج مستی کیے
جی
باز نہیں ک اڑیشا کھیل وہاں پ گھوم کر پھر ڈائریکٹ م کیال گیا ممبئی کے
اچھا
منڈرے وغیرہ دیکھا جیسے پھر اس کے بعد نکل گیا بدیش بدی میں اچھا س گھما ای فل ٹاور وغیرہ دیکھا پھر اس کے بعد نکل گیا یو ایس ا کے لیے اور پھر یو ایس ا میں تھوڑا بی ڈی ایم ایس وغیرہ کیا
اچھا
اورھ وہ سب کنٹری کے بہت ک چل گیا میں یو پی بہار جھارکھنڈ کے لیے کیونکہ میرا وہاں پر ایک دوست رہا تھا جس کا نام آشف اس سے ہم کو ملنا تھا
اچھا
کیونکہ وہ ہے نوبڑا اس سے کچھ ہوگا نہیں جو کرنا ہے میرے کو ہی کرنا ہے
جی جی
تو اس لیے اس لیے اس کے پاس جانا پڑا ہم کو
جی
آپ بتائیے کچھ جی جی کرنے سے کام پی
یہ تو ابھی تو جی میرا تو ابھی پڑھائی چل رہا ہے
تو آپ پڑھائی کیوں کر رہے ہو پڑھائی تھوڑی کرنا چاہیے بچے لوگ
بچے لوگ کو ہی پڑھائی کرنا چاہیے بھائی
ہ بھائی ساٹھ سال کے بوڑھے ہیں
ساٹھ سال کا بڑا نہیں ہوں
تو بڑے بھائی آپ کیا تو گھومنے جانے والے تھے خ کہاں تو میرے کو تو سوتروں سے پتا چلا آپ کے رشان بھیا جو بڑے بھائی ہیں
جی
انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کہیں گھومنے جانے والے ہو تو میں وہی اسی لیے آپ سے پوچھ فون کرنے کےے پوچھنے کے لیے فون لگایا کہ آپ جا کہاں کہاں رہے ہورے گھومنے بتاؤ نا بڑے بھائی
ابھی تو جا رہے ہیں ہم نتر ہاٹ گھومنے
اچھا نہیںتر ہٹ ج رہے ہو
جی جی تو آپ کبھی
اچھا
جی جی ابھی کارے والا پیسہ آئے گا تب تو
نہیں کراریا بہت اچھا ہے ایماندار ہے کو دے دے گا پیسا نہیں دے گا تو کہاں جائے گا ب
جی جی تو آپ کبھی نیتر ہاٹ گئے ہیں کہ نہیں
نتر ہفتے میں لگ بھگ پچاس سے سٹھ بار چلا گیا
اچھا تو تھوڑا ہم کو ب بتا دیجیے گا کیا کیا ہو ہے وہاں پہ مطلب اس حساب سے ہم
تو دیکھیے نتر ہاٹ میں سب سے پہلے آپ جائیے گا کوٹا پر کوٹھا ایک پلیس ہے وہاں پہ
ہاں ہاں
کوٹا پہ جائیے گا آپ تو آپ کو وہاں آرام سے دو سو میں ایک اچھا روم مل جائے گا
جی
پھر آپ اس کے بعد نکل جائے گا سنسٹ ان میں د جو یا اولا اولا جو بھی کرنا ہوگا کر کے نکل جائیے گا
جی
پھر اس کے بعد آپ نکل جائیے گا سنسٹ پوائنٹ کے لیے
اچھا
پھر اس کے بعد پھر نکل لیجیے گا سنسد پوائنٹ کے لیے پھر اس کے بعد پھر کوٹا میں چلا ج پھر کوٹا سے نکل کے پھر س چل آ جائیے گا
اچھا
پھر اس کے بعد آپ گھر جائے گا تھوڑا باتھ روم وھ روم میں جا کر ہلکا ہوجے گ پھر اس کے بعد آپ کیا کیجیے گا کہ اکیلے روڈ روڈ پ روڈ پہ آرام سے گھمی تھا کیکہ روڈ کے کنارے پورا پڑ ساڑے پڑے چےے پے وغیرہ آپ کے کہ جب تو فوٹو ووٹو جب کھینچا لیجیے گا آپ تھوڑا ریل ول بھی بنا لیجیے گا
اچھا ہاں
اور کیا بتاؤں میں آپ کو مجھے آئیڈیا ہے اگر آپ کو کچھ پلین وغیرہ ہے تو آپ مجھے بتا بتا سکتے ہو
جی ہم لوگوں تو مطلبپ آپ لوگ مطلب کیس کتنا روپیہ لے کے گئے تھے وہاں
ہم لگ بھگ ایک لاکھ لے گئے تھے وہاں پہ
اچھا
ایک لاکھ میں لگ بھگ ایک ہزار خرچا ہوا تھا ننانوے ہزارے کے آ گیا
اچھا تو آپ لوگ کتنے لوگ گئے تھے
ہم لوگ لگ بگ سو لوگ گئے تھ
اچھا جی جی
سمجھے نا ارے کم سے کم دو تین لاکھ ضروری ہے اور دوست لوگ ساتھ ہیں وہ سب مت کیجیے گا نا گیند وغیرہ
ہاں ہاں
اور جتنا ہو سکے آپ اتنا بی ڈی ایم ایس کر سکتے ہیں
اچھا ہاں ہاں
آ اور ابھی کیا کر رہے ہیں آپ بڑے بھائی
ابھی تو ندی طرف بیٹھے ہوئے ہیں بارش ہو رہی ہے
جب ندی میں بارش ہو رہی ہے تو آپ ندی طرف کیوں بیٹھے ہوئے آپ بیٹھے کی میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں تو آپ میرے بہانہ دے رہے ہیں آپ کو اگر بھیل جاؤ گے بارش میں طبیعت خراب ہو جائے گی آپ کی ممی پریشان ہوگی آپ کے فادر پریشان ہوں گے آپ کے فادر پریشان ہوں گے
ہاں بارش میں تو بھیگ بھینگ نہیں رہے ہیں بس ایسے ہی بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں
کتنا محنت سے کماتا ت وہ کا طبیتیں خراب میں خالی پیسہ لگا د گا تو پھر کیسے ہو دے رہے ہو بڑے بھائی ابھی آپ کو تھوڑا بڑا ہونے کا عمر جو ابھی آپ جس عمر میں ہو نا اس عمر میں لیکن خالی بدماشی کرتا ہے لیکن آپ اس عمر میں اگر سنبھل جاؤ گے نا تو فیوچر میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاؤں گی اس لیے اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو بدماشی کریں ارے شریف میں رہو اگر سکسیزفل ہونا چاہتے ہیں تو شرییک میں رہو اور بدماشی کرنا چاہتے ہو تو ہم سکسیزفل رہو
جی جی
سمجھ میں آ رہا اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ نے سوریہ وش م بھی دیکھیے ب آپ نے سوریہ ونش بھی دیکھی بگ اس میں جو سور منسل مووی دیکھی بڑے بھائی
نہیں نہیں
سوریہ منسم آپ نے نہیں دیکھی امیتابھ بچن کی نہیں دیکھی ت ب اس میں ایک رہتا ہے ہیرا بیٹے ٹھیک ہے تو ہیرا بیٹے پیار کرتا تھا گوروری اور گوری اس کو اس کے ساتھ اونئی ائی کر کے اس کو پھر چھوڑ دیتی ہیں تو ہیرا بیٹے وہ کر لیاتتا ہے وہ میرے کو کیسے چوڑ دیں اور ہیرا بیٹے کے ارے سوریہ منتا تو ہیرا پ کے پاپا کیا کرتے ہیں کہ اس کو گھر سے باہر نکال دیتے تو اس طرح بیٹے جو ہے وہ دوسرے گھر میں نوکری کرنے لگتا ہے تو پھر ہییرا بیٹے جو ہے ہییرا بیٹے جہاں وہ نوکری کرتا تھا وہاں پر ایک مہمان آتی ہے تو ہییرا بیٹی کو اس طریقے سے پیار ہو جاتا ہییرا بیٹی کو ہیرا بیٹے کے بہن کی کی بھائی کا شادی تھا ہیرا بیٹے شادی میں کام کر رہا تھا تبھی وہ لڑکی وہاں پہ بھی آ جاتی ہے تو ہیرا بیٹےوں دونوں ریکشن میں آ جاتے ہییرا بیٹے اور وہ لڑی
ہاں
ریلیشن میں آ کر شادی کر لیتے ہیں اور ڈھیر سارا گاڑی کر لیتے ہیں اور ہیرا بیٹے ہیرا بیٹے کے پاس اتنا سخی نہیں تھا
اس لیے وہ ہیرا بیٹی بن جاتا ہے
اچھا
ہاں
تو مطلب بیٹا سے بیٹی اتنا جلدی
اب جانا جلدی کہاں تھا دو منٹ لگ گئے
اچھا
ہاں ہاں تو آپ کچھ بول سکتے ہیں وہ ہیرا بیٹا اور بیٹی پہ
ا اب ہم کیا ہی بولے اب بیٹا سے بیٹی بن جا رہا ہے تو ہم تو یہ مووی دیکھے نہیں ہے
تو آپ مھ ہی کہ نا جبھی آپ کےے دیکھے نا تو ابھی آپ یوٹیوب پہ جاؤ گے اور ہیرا بیٹی کر ہیرا بیٹی نہیں وہاں پہ ہیرا بچھیرا سب سے پہلے کیا تھا
جی جی
کیا ب ہوتی نا
جی
ہیرا بیٹی کو آپ ایسے کب سے جان ہے
ہم تو ابھی ابھی آپ سے سنے تبھی سے جان کریں
کیاچ
ج آپ کو کون سا کھلاڑی سب سے اچھا لگتا ہے
کیاچ
اچ
کھلاڑی مطلب کررکٹ میں تو کرکٹ میں تو ایم ایس دھونی
دھونی کیوں اچھا لگتا ہے
بس ایسے ہی
ایسا ہی کیوں
اچھا وہ سب چھوڑی ہے آپ تارک مہتا دیکتے ہیں
ہاں تارک مہتا دیکھتے ہیں نا
اس میں سے آپ کو کون سا ایکٹر پسند ہے
اس میں آپ کو پسند ہے دلیپ مٹمریا
ا
ارے وہ وہ جو سگیتا بھوی کی لائن میں آتا اچانک دیکھا لا دیکھا لا بہت اچھا لگتا ہے اور ایگو لگتا ہے تارک میں ہےتا تصیر
اچھا
چل